ہاں بٹ
ہاں آواز صاف آ رہی ہے
ہاں صاف آ رہی ہے
بہت دھیرے ہے لیکن تمہاری آ رہی
نہیں ہماری تو ویسے تمہاری صاھ آ رہی ہے نہیں
نہیں آج تمہاری بھی ایک دم صاف رہی مگر دھیرے آ رہی
ہاں ہو سکتا تھیرے آ رہی ہے
ٹافی آج برحان کے اسول اسکول مینگو ڈے سیلیبریشن تھا ہاں ٹھیک ہے
اچھا
مینگو ڈے ان کے اسکول میں منایا گیا ہے
مینگو ڈے آج
ہاں
بائیس جولائی گ
ہاں
اچھا
اور پھر ان کے یہاں جو یہ شرٹ یہ شرٹ پہن کے گئے تھے اس پہ مینگو بنا ہوا اس پہ لکھا مینگو ڈے دو پتی ہو آم بنا ہوا ان کی ٹی شرٹ پہ لگا ہے
اچھا
ہاں وہ چارٹ پیپر سے پورا مینگو بنا کے ویسے بنا کے بھیجنا تھا
ہاں
لیکن جو ہے وہ کل رات میں ان کی میم نے بتایا تو میرا ہم بنا نہیں پائے
اچھا اچھا ارے بتا د دیی کہ تو وہیں طبیعت نہیں ٹھیک ہے
ہاں نہیں تو ان کو وہاں صبح جو ہے ایک وہ جو پنی والا باکس ایسا نہیں ہوتا اس میں پینسل ربر کٹر اور جو ہے موم والے
ہاں اچھا اچھا تو پھر ٹھیک ہے
ٹافی ملی ہے کیک بھی ملا ہے کیک ہمیں لگن کے اسکول میں کسی بچے کا برت ڈے تھا اس کی وجہ سے ملا اور جو بھی کرایا گیا ہو وہ ویڈیو فوٹو آئیں گے تب بھی پتا چلے گا یہ آئے تھے تو بڑے خوش تھے کہ اسکول میں چیز ملی آج باہر سے چیز لی بھی نہیں انہوں نے
خوش ہو گیا ہوگا
ہاں مزہ آ گیا
ارے واہ بھیا کو میرے مزہ آ گیا ہے
پاپا سے کہ تو چائے پی لے آ کر کے صبح ان کے پاپا نے چائے بنائی تھی بکواس بنائی واقعی صبح ہم نے سبزی بنائی اس میں کوئی ذائقہ ہی نہیں جیے نمک مرچائی نہیں پتا پت چل رہا ہم نے سوچا جو ہے تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے اور پکا لیں گے تو اچھی ہو جائے گی ہماں آئے وہ باہر ایک مل گئی باتیں کرنے لگے ان سے اور اتتے دیر نکالیک ہےن سبزی بہت پھیکی پ ہے مرچائے بن بکو کیا بدلا لے لیا ت تو میں سبی نہیں اچ بنائی تم چائے نہیں اچھی بائی اورائی ابھی میں نے دل چائے چائے پی ن کا تھا تو ہم نے کہہ ل چائے بنا لیں
چائے اپنے ہاتھی سے بناؤ وہی اچھی لگتی ہے
ہاں اور یہ دونوں کیا کر رہے ہیں
یہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں ہاں ہم نے کھایا ہے بھی
کیا بنایا تھا
تورئی گیااں کی سبزی اور روٹی امی کاٹ کے بیٹھی تھی تو ہم نے کھال پکائے روٹی بنا لی گ کے ت توئی گئییاں سبزی اور روٹی
ہاں تورئی گھیہ کے سبزی اچھی لگتی ہے
ہاں امی نے جو ہے لو لؤکی کا رائتا بنایا کل ہم نے دن میں گوشت منگایا تھا تو گوشت آلوق سالن بنایا تھا
اچھا اچھا ررحان ہم سے کہہ رہے تھے اچھا خاص ب میں ن ہوا تھا میری چھٹی ہوگی میں پھر چلا جاؤں گا ہاں ہم نے کا چلے جانا کہنے ل کہ نا بھی یہاں آ جائے ممی بھی آ جائے تخو بائی ہممدان بائی سبوگ ہیںاتھ
ب لا لو ممی تو بھیا خسرہ نکلی ممی نہیں آ پائے گی
کس کی خسرا نکلی ارے تمہے نکلے
پورے سر میں نکل آئی ہاں پورے یہ پرانوں میں ہے یہ پیٹھ میں ہے گلے میں اں ٹھڈی پہ مطلب منہ پہ کم ہے ہ ہاں ہماں پ کچھ کیا میں اتنا سب درد ہو رہا ہے اور کھجلی ہو رہی بخار چڑھ رہا ہے ا ت تین دن ہو گئے صبح شام پیراستا مول کھاتے کھاتے پرسوں صبح شام کل صبح شام ہاں بات تو ہوئی تھی بتایا ہی نہیں کوئی سے ہی نہیں کیا پھر ہم نے نہیں میرے چہرے پہ ذرا سا تھا وہ گردن میں تھا الو
ہبھی رک آپ پ ہی خسرہ نکالے پے گا جانا پڑے گا ا کے دیکھو آ کہیں کس کے کیا ہو گیا ہم نے کو وہاں پہ کسرا نکلا کہیں جانا پڑے گا یہ خوش ہو کے کہرے کی جو جانا پڑے کہ لڑکا بھی کہہ رہا
اف وہ چھوٹے چھوٹے سے دوا نہ کھاؤ تو اس کا در بدن میں درد ہوتی ہے کھانا نہیں پکا پا رہے سمجھ لو صبحٹ ا انہھر روٹی بنائی برتن دھو مگر وہی ہے کہ دوا کھا کے سب کر لیں گے درد کم ہو جاتا
نہیں کھانا وانا نہ بناؤ مما سے تو بنا لے دو چار دن اور تم نہ
ارے بیٹی دوا ہمیں صبح انگریزی دھڑکن کی کھانا تھا وہ کھانا تھاب صبح کو سا نہیں پھر ہم نے اٹھ کے بنایا تھا
نہیں تو صبحات کچھ نہیں ہوتا تم نہیں تو سنو تم دودھ زیادہ منگا لو اور صبح جیسے ایک کپ دودھ پی لو اور دوائیں اپنی کھا لو دنے اکرم کو بہت جو ہے سدما پہنچ گیا تمہاری طبیعت کا سن کہ ہ
آج ہومیو پیتھک ڈاکٹر سے بھی طٹییفور سے منگایا ہے ہم نے کہا ہم پیٹ کہاں دکھائیں گے جا کے اورب یہ گلے میں ماں پانی جیسے چوٹے چھوٹے ہیں
نہ کوئی
نہیں کام تو بیٹی ہم روز صبح شام دھونوں ٹائم کرنا پھر برتن دھونا
پتا ہے تم ہی کرتی ہو وہاں کوئی اور ہے نہیں کون کرے گا مگر آپ جو ہے کیا نام ہے جیسے طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو نہ کرو آرام جتنا ہو سکے اتنا آرام کرو خسرے میں آرام ہی
ب بخار اتنی تیز چڑھتا ہے کہ جب دوا وہ ہاں وضو کیا برتن دھوئے تو لگ رہا ہے چپ سے پانی جیسے عجیب سا لگتا ہے ایک دم
ہوں اور وہ کھجور منگا لو دو کھجور دوائی کی طرف دوست کھجور صبح دو دو پہے دو وہاں دن ہم ڈاکٹر کے وہاں گئے تھے تو وہ بتا رہی تھھی ایک مریض سےن کھجور کھائیے دو صبح میں دو دوپہر میں دو شام دو دو کھاؤ گے تمہا دل بھی نہیں بھرے گا اور جو کھا بھی لوگیوں
سن میرے کل خاسا کل سے نکلنا شرو ہویا ہے اجے توں کیا خے اماں کو کھااکسیر کا پانی پلایا جائے گا
یہ لوگ اپپنار ٹریٹمینٹ
کہنے لگی اب بدلا لیں گے ماں بہت ہم لوگ کو پھانکتی کر پانی پلا رہی تھی ہما بھیا ہم نے تو خود سواڑ کے پی لیا کہ میرے درد ہے تو درد کم ہو جائے وہ نکہ سینک کے کھایا ہ
ہے جس کے خسرا ہو اس سے اس سے دور رہا جاتا ہے اور تم لو کہ بہت لگانا بنانا سب کرتی رہی اس سے انفیکشن ہوتا ہے
ہمیں اسی سے ہو گیا ہمیں لگ رہا ہے
ہوں وہ ملحا بتا رہی تھی کہ اس کے جو ہے وہ نن جو نند نہیں رہتی نن کی لڑکی ہے اس کے ہسرا ہوگے وہاںرس جو ہے ان کے دیور
ہاں
لیے ہوں گے بار بار لیے ہوں گے اس سے سبھ لو اس کے انفیکشن ہو گیا تھا
ہاں ہاں تو ایسے ہی تو ہوا ہے ان کے تیفور کے جو ہے
ہوں
ہمدان کے دیکھو کم رہے اب ہم نے شکر پڑھا پانی گنڈا دو خرکل بنا پہنا بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے
ہ شکر پڑ کے جو ہے کھا لیتی
چکر پڑی تھی جب ان لوگ تھے تھے تبھی کھا لی تھی
ہاں تو میں ان شاء اللہ پھر زور وار ہی نہیں نکلے گی ہلکی پھلکی ہو کے ہاں چلو اچھا ہی ہے
اتنی میں جو جلن کھجلی بہت ہے اکا دککا بیچ بیچ میں ج پیٹ میں پیٹ میں ہماری پہلی بار بٹیا زندگی میں نکلی ہے مار پیٹ دل چرہ اٹھا کر رگڑ دے تمہیں نکلی ہے ایک بار خسرا ہاں
ہین
میرری ہلکی ہلکی ہے لیکن اتنی ہی بہت زور کر رہی ہے ہاں
ہ
لیکن دوا منگا لیا آج ہم نے طے پور سے
نہیں دوا کھاتی رہو جتنا ہو سکے آرام کرو ان لوگ سے بھی کہو کہ بالکل کللاجز نہ کریں کوئی بات کے لیے
نہیں یہیرب تو آجز نہیں کرے کاااکصر کے بارنے آد ہم پی چکے ہیں صبح پوھ رہایر کا پانی ہاں بڑی جلدی کہ نے اا کو پائ پ ل ج گا وہ حادثے کا پانی بٹیا اچھا نہیں لگتا ہے مگر اس سے درد میں آرام ملتا ہے ہ کہہے ہیں اما سے کہیے ہم دونوں بھائیوں کو
ا بھیا ابھی نہ ہو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ بلا لے ہم ماں کیاں اتنی طبیعت خراب ہے تم وہاں رہو ماں کا دھیان رکھو
یہاں ہم کوئی چیز کہیں تو دے دو بھیا ایسے تو ہم خود ہی سب کریں لینا جو ضرورت پڑے کبھی پانی وانی مانگ لیتے ہیں
نہیں اب جیسے کانا ہے تمہ نہیں دل چ رہا یہ لوگ نے لا کے دے دیا تم دونوں یہاں چل آؤ گے تم آگ دھیان رکھے گ خل ہم لگ کو چھوڑ کے وہ یہاں چلیے ہم لگ خیال رکھ لیں گے میں رکھ لوںا لے وہ قر ہیں محمد اکرم ان دونوں کو وہاں چھوڑ دو تم یہاں چلی ہو یہ تمہارا خیال رکھ
او فو اکرم تو بھائی بہت اچھی تری میرا رکھ ل ہرے واہ ہ ہ ہ
رمدان کے تو چال الٹی ہی پڑ گئی
ا پو وہ کہہ رہے ہیں چلیے ارحان بھی کہ رہے ہاں
او ابا کہنے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دو اما کسی کو یہاں چلیے میں خیال رکھ لوں گا بھ آج ہو تمہارے یہاں زیادہ خیال ہے کہ کھانا ہےناا یہی پکا کے دیں گے تمہیں پھر
قرآن ہمیں کتنا چتا ہے ماشاء اللہ کل ہم سے کہہ رہے ہیں ممی
ارے اوررحان نہیں اکرم کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ کے یہاں یہاں آ جائیے ہم خیال رکھ لیں گے ہاں اور ہان تو کہنے ہاں پاپا یہ صحیح بات ہے
ام بچارا کھانا کیسے پکا کے دے گا یہاں تو ہم پکا لے رہے ہیں
آپ جیسے بھی کریں وہ کہے تو رہ کہ ان دونوں کو وہاں چھوڑ دو اور آپ یہاں چلی ہو میں خیال رکھوں
ارے اللہ اور ہاں ہم ہاں کر رہے پاپا صحیح کر رہے ہیں
ررحان کریں ہاں پاپا یہ صحیح بات ہے اور ایسے کہتے س طیف ال ہفدان کو بلا لو
بل ل ہاں یہی کہتا ہے نہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھائی لوگ کو لے کے آناا ممی
ہاں ہم سے کیا میں اچھا خاصا انواز طبیعت و زکام کیا دھیرے دھیرے جاتا ہے اسی وجہ سے ایک ایک تو فوننے والا یہاں سینے کے پاس جو دقت ہو رہی تھی اس سے سیرپ جو ہے انہوں نے دیا خیر اس سے بہت آرام مل گئی لیکن وہ دو ٹائم کا ہے تو ہم نے سوچا دوپہر میں کھانا جیسے پورا کھائیں گے تب پی لیں گے تو ہاں تو اپ کو صبح سے تھوڑا بہت ناشتہ چائے نہیں اسی سے سانس پھول لیں گے
ہاں ہاں نہیں کھاتی رہنا کچھ نہ کچھ دوائیں اتنی گرم ہیں ہاں بہت
اور وہ بھی مطلب جیسے دو ڈھک ن سیرپ ایک پاؤچ ہے جو آدھے گلاس میں پینا ہے اور پھر دوائیاں الگ سے کھانا تو اور اس کے بد کہہ رہی ہیں آپ انڈا کھائیے پنیر کھائیے نان ویج ک کھائیے ہم کو اتنا سب یہ دوائیں کا لیں گے تو کل سے ہم نے کہ اب ہم جو ہے دودھ اچھاگے چہنا لگے ہم پییں گے
دودھ بٹھیا نہ اچھا لگے تب بھی تو پو دودھ سے سارے ملیں گے ساری طاقتیں
اتنی گرم دوائیں ہیں جو دودھ پی لیں گے تو تھوڑا مطلب اس سے
نہیں نہیں صحیح رہے گا ہاں
ہاں اسی لیے جو ہے دودھ اب روز پی لیا کریں گے پہلے بھی سوچے تھے پینے کے لیے لیکن وہ پیٹ ہی اتنا پھولتا تھا کہ ہضمی مطلب ہر ٹائم ڈکاار لے رہے ہیں ابن س ہو رہی کی مت
اور نہیں اتنی گرم دوائیں کھا رہی ہے تو روز تم تھوڑا تھوڑا پیتی رہنا
ہاں آج جو ہے دودھ کل بھی پیا تھا اور آج بھی آج بھی دہی کے ساتھ تھوڑا سا پیے ہم نے کا خالی دودھ پیئیں گے تو کبھی کبھی دل وہ ہونے لگتا ہے
ہاں ہاں
دہی روز جما لیتے ہیں کٹورے میں
دہی ہاں روز کھاؤ دوپہر میں کھانا مگر
ہاں دوپہر ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا جائے ایک کپ میں دہی ڈالا آدھا کپ دہی آدھا کپ دودھ اور گھول کے ہلکی سی شکا ڈال کے وہ کی لسی جیسی
ہاں ہاں ہاں وہ فائدہ کرے گا دوپہر کے کھانے میں دہی بہت فائدہ کرتا ہے
ہاں نہیں تو ہم یہ کریں گے جیسے یہ کٹورا ہے اچھا خاصا مطلب ہوتا رہی اب جیسے دن میں میرا دل چاہ کھان کے کھا لیا رات میں پھر اس میں دودھ ڈال کے رکھ دیا اگلے دن پھر دو دن گیا ہاں تو منگانا بھی نہیں پڑتا
ہم بلا ایسے ہی جمع لیا کریں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے ایک بار ہم نے جو چھوٹی کچی مٹی والی ہاں ا میں ایک اچھی مٹی والی ہانڈی نہیں لائی تھی ہاں ہاں
اسی میں بھر کے ہم دہی جما لیتے ہیں
ارے ایک بار ہم نے شروع کیا تھا اس کے بعد جب ختم ہو گیا تو بھول گیا جب سیادنیی آپ تم نے کہا تھا
کہ اگر تم دہی ل گی نا یہاں کٹوری والا ملتا ہے جو آئس کریم والی کٹوری نہیں ہوتی ہے
ہاں ہاں
اتنا ملتا ہے دس روپے کا بالکل ذرا سا ایسے جو ہے سمجھ لو دس روپ روپ کے دودھ میں تو دس روپئے کا پاؤ بھر سے مان لو دودھ ہو گیا
ہاں نہیں تو دودھ ایک کٹورا جما دیں گے اگر تو وہ ایک کٹورے میں بیس روپے کا د ہی مل جائے گا
ہاں اور بتا روز منگانے کا جھنجٹ نہیں ہوتا ایسے ہی تمہیں نہیں یاد رہا تو کہ کتنے کتنے دن ٹل جائے جمانے میں کیا ہوتا ہے وہ رکھا ہے اپنے دن میں یا رات میں جما د
اب تم نے نام لیا تو ہمیں یاد آئے گا کہ آب بھی ہم جما دیں گے
دہی کھؤ تو تمہیں بہت فائدہ کرے گا دہی کھجور یہ سب اور پتا یہی چینی کا کٹورا لو اور دودھ زیادہ منگا لیا ایک کلو روز منگا لو کتنے میں وہاں دودھ دیتے ہیں ساٹھ روپئے میں
آٹ رپ سات تر ساٹھ رپئے میں اسی روپئے میں
ارے یہاں پیکٹ پیکٹ نہیں ملتا ہے ورنہ تو بہت ہو جائے
نہیں نہیں ساٹھ روپئے میٹریا دورھحیح دیتا ہے